ہلو السل علیکم فھضل
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام مدثر کیسے ہو
آپ سناؤ
بس بڑیا کیا چل رہا ہے
بس بیٹھے ہیں تھکے ہیں آپ سناؤ
آج کہاں پہ تھا
آ جا کام کر رہے تھے وہی گاس کا کام گاس کا کام تھا
گھاس کا کام
ہاں
کہاں پہ
وہی باغات میں تھا میں آج
ا جوھوٹ آب گھر پہ تھے نا آج دن
نئی گیارہ لگ تھم گاس میں شام کو سات بجے واپس آیا ساڑھے سات
اچھا ٹھیک ہے تھوڑا ر سے بات کر رہا ہوں مجھے
میں ساڑھے ساتھ واپس آ گیا باغ سے گھر کو
اچھا ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کیا کر رہے تھے آج
ارر میں آج وہ کام کرنے گیا تھا
کہاں پہ
وہ ہے نا میری ماںسی
ہاں
اسی کے پاس میں تھا آج
اسی کے پاس تھے
ہاں وہ رشیا مان آج تھے نا آج
آپ تو پچھلی بار بھی تھے آج بھی تھے یہ کیا مسئلہ ہے
اب کیا کرے آپ جب پھنسا دیا تو پھنسا دیا
کس نے پھنسایا وہاں پہ
کیا بتائیں گے بتیں گے ایکچولی جب میرا پاپا بیمار ہویا نا ہوا نا
ہاں
تب ان لوگ وہ اس کو ڈریسنگ کرنے لیتے تھے نا سری نگر ہاسپٹل
ری گاڑی میں
تب ہاں تب اس کی عرفان کی گاڑی ہوتی تھی نا
ہاں
اب ہمیں بھی چارہ نہیں رکھتا ہے اس کو نہ بولنے میں اوکے آیا سمجھ
ہاں ہاں ہاں ٹھیک
یہی ہے کل کہاں پی ہ
آ
کل کہاں پ
کل کل گھر پ کلگررب
اچھا ٹھیک ہے بہت ڈر میں ہو
ہاں ایگزام ہے نا اسی لیے
ہاں بہت اس پریشانی ہو
پریشانی ہو گئی ذہنی پریشانی
ہاں ذہنی ڈپریشن ڈپریشن
ہاں ذہنی پریشانی ہو گئی ہے مجھے
ہاں
پتا نہیں اب کیا کریں گے فارم بھی بھر لیا پڑا کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کا میں نے
اللہ پ چھوڑیں گے دیکھیں گے کہ کیا ہو جائے گا
ہاں وہیں پہ دیکھیں گے اچھا نمازاز پ تھے
ہاں میں نے مت کرنے کا تھا نا سنا ہے کچھ لڑائی ہوئی ہے کل وہاں پہ
ہاں میں نے بھی شور سنا تھا لگ بھگ ساڑھے آٹھ بجے
یہ کیا لڑائی ہوئی تھی
پتا نہیں
ارے آپ کو پتا ہوگا
اللہ کیسا مجھے پتہ نہیں
میں نے سنا ہے ان لوگوں نے جھگڑا کیا ہے درمپرا والے اور خرواجائے نا
ہاں
کل تو جڑپ ہوئی ہے منٹیری تھا شب ٹیری تھا اور تھا سہیل گوڑا تھا اور ارپول تھا بہت سارے لوگ تھے
وہ پاگل ہیں پھر پاگل
پاگل ہو گئے
ہاں ان کو لگ گیا ہے کشمیری کھانا
ہاں ان کو کشمیری ان کو دن میں کام مت ہوتا ہے کچھ
نہیں یہ بیکار ہے نا اسی لیے یہ آپ لڑائی کرتے ہیں یہ بیکار
اور ان پہ کوئی پریشانیاں مت ہیں ذہنی پریشانیاں مت یہ انجوائے کر رہے نا ان کو نہ پڑھائی کی پریشانی نہ کمانے کی پریشانی یہ لوفر گردان ہے
ان کو آنے والے سمے میں ذہنی پریشانی ہوگی یہ یہ خط ختم ہو جائیں گے پھر
اور سنا
بس شکر اللہ کا عابد کہاں تھا آج عابد
آجد بھی تھا نا آجد کو آپ پتا
ک اس نہیں
آپ کو پتا آب نے مجھے بارہ بجے فون کیا
ہاں
میں نے بولا میں نے ویڈیو کال پہ دکھایا ہے کہ میں آپ وہاں پہلی بار میں ہوں
کام کر رہا ہوں
آپ کے زمین کے سامنے آپ بھی آؤ گھومنے
ہاں
پھر اس کو میری م معاش نے عرفان نے پکڑا
ہاں ہاں
اور چھ بجے تک اس کو چوسا خون چوسا
آ اس کا کرماس
ہاں وہ تو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا
وہ پھس گیا
وہ تو پھنس گیا تو تڑپ نے کیا؟
پھر وہ بھی تھا کام کر رہا تھا
ہاں اس نے بھی پھر رشیا بناائی جیسے جنا میں ج جتنا میں نے کیا اتا اس نے کیا پھر
ہاں وہ ب رات وہ بولے گا آپ کو اب آپ نے مجھے پھنسایا وہ آپ بولے گا آپ کو آپ نے مجھے کام کرنے میں پھنسایا
پھر بہت ہنسانا اس نے میں نے بولا آپ کو کس نے بولا تھا مجھے ویڈیو کال کر کس نے بولا تھا آپ نے بو میں نے بولا اس کو میں نے آپ کو فون کیا آپ نے دکھائی ایمانداری دوست میں دوست کا فون اٹھا ابھی کس نے بولا تھا اٹھانا
اچھا وہ بیچا پھر
وہ کیا
ا کیا بولتے ہیں اس کو
مجھے نسنا ہی نہیں دے رہا ہے
گارلک بھیجا گارلک
ہاں گار گھر والوں نے بولا ہمیں زیادہ گارلی نہیں ہے ہم نہیں بیج سکتے ہمیں بس دس بارہ کلو بیچ د ہیں ہمارا اتنا ایک کونٹل نہیں ہے ہمارا یہ ب رہ ہے ہمیں دس بیس کلو ہے بس
کتنا بیچنا ہے
کیا یہ لوگ نہیں بھیجنا چاہتے اچھا آپ کو پتا جو میں نے آج بھیت کہ وہ اسٹوری بولی تھی نا آپ کو وہ وہ وہ جو آپ کو یاد آئی
ہاں وہ کام کیا اس نے
ہاں وہ جو نہ مڑوا دی ہے
ہاں وہ مجھے پتا ہے وہ
ہاں وہ کام کیا اس نے کمپلیٹ پھر
کیا کمپلیٹ
نیل کیائے رات جو کل تھا نا کل
کل ہی کیاؤ س اس نے
کل اس نے جو فش فارم ہے نا
ہاں
کام تلام کیا اس نے وہاں پہ
کتنے بجے
بولاس دس ساڑھے دس بجے ہم اندر گئے
رات کے ساڑھے دس بجے
دن کے دن کے
کس کے اندر کے گاڑ فارم کے اندر
ہاں اور ایک بجے ہم باہر نکلے
وہاں پر کوئی نہیں تھا اس ٹائم
اس نے بولا کہ میں پہلے ہی گیا تھا پھر وہ لیٹ پھر وہ شخص لیٹ آیا
اچھا پھر کام تمام کیا
ہاں پھر اس نے کام سارا تھا وہاں کے پھر اس کو وہ بہت تنگ کر رہا تھا لیکن اس نے بولا یار میں نہیں فون اٹھا سکتا ہوں
کون کون وہ وہی فون کر رہی تھے آپ
ہاں اوربھی تو پسنا ہے
پاگل ہے وہ تو وہ اپ کسی کو نہیں بک
ا کو آپ کو آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا وہ کتنا پاگلا ہے
اگو بڑ پا گلے تو اس کو ذہنی اس کو ذہنی پریش پریشانی نہیں ہے میں باغ میں تھا نا آج وہاں پر وہ بھی تھا مست آنا تھا مستانہ کا بیٹا اس کی بیٹی
جی ہے
وہ کام کر رہے تھے وہ ابھی ان کو لگیں گے ابھی دس بیس سال رسیہ لگانے میں
ہاں صحی ہے سحی ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس کام چل رہا ہے کھانا کھایا
کیا
کھانا کھایا
میں نے کایا نا میں تھک چکا ہوں نا میں نے جلد ہی کھایا
کھ رہےا
ہاں
سبزی گ تھی
ساگ
ساگور
ہاں
اور کیسا
کیا بول رہے
سبزی کیا کیا تھی
ساگ تھا ٹماٹر تھا یہی یہی تھا دن میں سبزی تھا نا آج آج دن میں اسپیشل سبزی تھی
چچا ت میں اسپیشل
دن میں تھا آج میٹ اور فشز
مچھلی
فھشاں مچھلی
اور کیا تھا
آاں وہ آپ نے تو آج ایش کیے ہوں گے مزے کیے ہوں گے مزے کیے ہوں گے آج
ہاں اور سنا
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کا پاپا کہاں پہ تھا آج
وہ بھی گھر پہ تھا نا ہم صبح ساڑھے پانچ بجے دوا اسپرے کرنے گئے تھے باغ میں
ساڈ ھے پانچ بجے
ہاں
کون کون تھا آپ
نہیں میں نہیں میں نہیں گیا تھا میں تھک گیا تھا نا
ہاں
میں نہیں گیا تھا
پھر کون گیا تھا
پاپا اور ممی اور اس کے ساتھ دو بندے تھے ہرپال اور بل پال
کون کون تھا تھا
پھر پال اور بل پال
اچھا ٹھیک ہے پھر پال اور بل پال
ہاں
اچھا کیا وہ آسان کام ہے
دوا ہو گیا ہضم
ابھی نہیں کیا ہم اب کریں گے دو تین دن کے بعد
اچھا ٹھیک کب کرو گے
ہمارا آپ جو آپ نے دوا کیا تھا نا
ہاں
وہ آپ آپ نے ہم سے پہلے کیا تھا ہم نے عید کے بعد کیا
اچھا ٹھیک
سنا
ہاں میں نے سنا
اب ہم دو ہم تقریبا فرائیڈے کو کریں گے
ہاں سپرے کرے گی ہے
ہاں
اچھا اب وہ اب اس کو کیا کرنا ہے زمین کو وہ پھر سے
کیا اب وہ گھر والوں نے بولا چھوڑو اب ہمارے پاس رجما کہاں آپ یہ اور آپ کو پتا میں نے آپ کو کل فون کیا نا دن میں آپ کو میں نے بولا کہ گھر والوں نے بولا ہم نے ہم کو چمنا صاف کرنا ہے
کون جامنا
بیبو ہے نا وہ جس کو فلاورس کہتے ہیں
ہاں
ہاں وہ لینی ہے آپ کو
ہاں ہاں
کلانہ
ہاں میں چار بجے آؤں گا
کل آنا ہاں کل آئیں گے نہیں اب کل ایک کام کرنا کل جائیں گے نا وہاں پہ
ہاں
ہاں ہم اچھا
میں پانچ بجے آؤں گا پانچ بجے پانچ بجے
ٹھیک ہے پھر اچھا بائی اللہ حافظ اللہ حافظ
اچھا ٹھیک رکو